السلام علیکم السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان
اور بتائیے بھ جان کھانا وانا کھا لیے
ہاں بھائی یہ کھانا پینا چاہیے
کیا کیا کھا ہیں بھائی جان
ہم تو دال تو روٹی سبزی بجیا کھائے ب آپ کیا کیا کھائے نا
ہم بھی کھائےیں روٹی بھجیا سلاد دال یہی سب کھائے بھائی جان اور بتائیے آپ کھانا خود سے بنائے تھے یا امی جان بنائی تھی
اے بنائے تھے بھائی جان کافی اچھا بنا تھا کافی تعریف ہو رہی تھی
جی چلیے تب تو آج آپ لذیذ بنا لیتے ہیں کھانا ویسے امی جان ابو جان کا سواستھ کیسا ہے بھائی جان
سب ٹھیک ہے بھائی جان ہاں بتائیے کائے فین چل رہا ہے آپ کے
جین نہیں بھائی جان آپ کا تو انورٹر ہے تو چل رہا ہے میرا لائن کٹ گیا ہے تو ایسے بھی ہم فین عادت نہیں ہے بھائی جان فین ہے بھی تو فین نہیں چلاتے ہیں بھائی جان سمجھ
بھائی جان ہم سوچتے ہیں کہ مطلب عادت لگ جائے گا تو دقت ہو جائے گا بھائی جان عادت کسی چیز کا ہم نہیں لگاتے ہیں بھ میرا مطلب الگ اصول ہے بھائی جان ایک اگر فین کا عادت نہیں ہے تو کہیں بھی آرام سے سروائو کر سکتے ہیں کہیں گھومنے جائیں گے تو وہاں پہ فین نہیں ملے گا تو اچھے سے رہ بھی سکتے ہیں نہیں بھائی جان یہ سویدھا ہوتی ہے کسی چیز کا عادی نہ ہونے سے
عادت رہنے کہیے بنا پھن کے رہنے چاہیے
جی بھائی جان بنا فین کے رہنے سے بھی انسولین ہارمون مطلب اچھے سے شرابت ہوتا ہے شریر میں تو چینی کا ڈر نہیں رہتا ہے اور بلڈ پریشر بھیے مطلب سنتولت رہتا ہے یہ سب ہوتا بھائی جان فائدہ ہے نہیں تو آج کل دیکھ رہے ہیں بھائی جان ہر کسی کو چینی کا بیماری بلڈ پریشر ہائی یہی سب دقت ہے پنکھا کا اور بتائیے بھائی جان کھانا میں کیا کیا بنا لیتے ہیں آپ
ہاں بھائی جان کھانے میں تو دال چ دال چاول سبزی بریانی پنیر بریانی سب چیز بنا دی ہیں
چلیے بھائی جان پنیر آپ کو کیسا لگتا ہے بھائی جان
تو پنیر کافی اچھا لگتا ہے
جی ہم کو بھی کافی اچھی لگتی ہے پنیر بھ جن اس کو چبا چبا کر کھانے میں اور لذیذ لگتی ہے نا بھ جن ویسے بھائی جان پنیر پکوڑا کھائے ہیں آپ
ہاں بھائی گ پنیر پکوڑا تو کھائی
جی ویسے مومو اور چاؤومین بنا لیتے ہیں بھائی جن
ہاں ب ممو سبیک ہے
کبھی لائیں گے تشریف تو ک کھلائیے گا بھائی جن بنا کر
اچ رور گ ج
ہ جی ویسے موسم کیسا ہے ادھر بھائی جن آج کا
کافی اچھا تھا موسم دھوپ وھوک تھا بایا تو آپ گھر سے باہر بھی نہیں کے لیے کافی گرمی رہئی ہے
جی آپ بھی نہیں نکلیے گا اور نکلیے گا بھی تو چھتری لے کر نکلیے گا ویس کافی دھوپ تھی نا بھائی جان دوپہر میں چلیے بھائی جان لائٹ آ گئی
ہاں بائی ال ل
جی
لائٹ بھی نہیں تھا تو میرا تو ران چللی رہ تھ
جی آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی اور بتائیے بھائی جان آگے والا جو آپ کا گھر ہے وہ اسی میں رہتے ہیں کہ جو بنا ہے نیا اس میں رہتے ہیں
ج بھائی جان بنا بنایا ہے اسی میں رہتے ہیں بیچ
اچھا چلیے اور بتائیے بھ جان پڑھائی لکھائی آپ کا کیسا چل رہا ہے
پڑھائی لکھائی تو کافی اچھی چل رہی ہے ب
چلیے چلنا چاہیے
اور بتائیے بھائی ج ہم کہیں گھومنے وومنے نہیں جا رہے
جی جانا ہے پلان کر رہے ہیں اگلا پیمنٹ ملے گا تو سوچ رہے ہیں بھائی جان بالمیک نگر گھومنے کا چلیے گا بھائی جان
نہیں بھائی جان چلا جائے گا ہاں چلا جائے گا جمین تان گچھان نہیں ہے
جی پیمنٹ آ جائے گا تب ن اور بتائیے نا بھائی جان ادھر مطلب سوچ رہے ہے بھائی جان سمجے کہ پیمنٹ مل جائے تو سارے بھائی جان لوگ ایک ہو کے سارے لوگ تھوڑا تھوڑا اس میں سہیوگ کریں گے اور پیزا خریدا جائے گا بڑا والا اور پھر پنیر پکوڑا بنے گا ٹھنڈا کینا جائے گا اور پھر چلا جائے گا باوانی کے طرف چھوٹے بھائی جان کا بائک ہے اسی پہ اور اچھے سے موسم کا آنند لیتے ہوئے پیزا اور سب آنند لیا جائے گا
ب جانا آپ کو پیزا ک حیفاظام ب نہیںائی با
جی بھائی جان پیزا ہم کو کافی اس دن بھائی جان لائے تھے نا پکڑری دیال سے پیزا خرید کے اسی دن سے بہت لذیذ لگا نہیں تو ایک بار گئے تھے ایگزام تھا ٹینھ کا سمجھے بھائی جان
ہاں بھائی جی
اورا سائڈ میں ایزام تھا تو وہاں کا پیزا بھائی جان اتنا اس میں پیزا میں چیز ڈال دیا تھا کہ مطلب اچھا نہیں لگ رہا تھا اور اوپر سے کچھ نہیں ڈالا صرف چیز ڈال دیا اور دے دیا اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کی اپیکھا پکری دیال والا پیزا کافی لذیذ لگ رہی تھی بھائی جان اس دن کھائے تھے تو
بھائی جان میں کافی تو کھانانا پے
جی بھائی جان پکی دال میں بھی کافی دکان کھل چکی ہے تو سوھا بھی ہوتا ہے نزدیک بھی ہے پقی دیال اور ویسے موتیہاری جائےے گا تو سو روپئے کا تو پیٹرول ہی لگ جائے گا نہیں بھائی جان
اور ب جان تو
اور پکری دیال میں جائیے گا تو نہیں بھی تو اپنے ہی بھائی جانا ہے تو تیس روپیہ چالیس روپیہ کا پیٹرول ڈلوا دیتے ہیں آرام سے چلے جاتے ہیں اور بتائیے بھائی جان ادھر مطلب موسم آندھی اندھی آئی تھی کیا مطلب کچھ دن پہلے
ہاں بھائی جائے آاند بھی بیھ ہے
جی کافی پیڑ پودے گر گرے ہوں گے
ہاں بھائی جان آدھید گھر سے باہر نہیں نکل ہے کافی لوگوں کی جانے چلیے گئی ہیں گاڑی
سچ
ہاں بائی گا
بتائیے آندھی لگ رہا ہے بھائی جان ادھر بھی آئے گا بہار میں شانت ہے بہت ن بھائی جان ملا رہے ہیں آپ
ہاں جائے رانیے تو رانی
بہت شانت لگ رہا ہے ایک پتا بھی نہیں ڈول رہا ہے ایک ہی بار آئے گا لگ رہا ہے تیز
بھائی جانے تو آئے گا ہی آئے گا
جی اور اور بتائیے بھائی جان ادھر ادھر ادھر بھائی جان تو کافی پیڑ پودے گرے تھے کسان لوگ کا بھی کافی نقصان ہو گیا تھا اور ادھر آپ کے باگوانی میں پیڑ پودے گرے تھے کہ نہیں بھائی جان
آائی جن کافی پیڑ پ ل لیے رہ تھ ایک پیڑ گرا تھا تو دوسرا صر پینٹ کو نقصان ہو جا رہا تھا وہ
جی ایک دم ایک دم صحیح بات بولے ہیں بھائی جان کیونکہ یہ بغل بغل پاس پاس میں ہی نا پڑ باوانی میں پیڑ رہتے ہیں تو اس کے پھل بھی کافی گر گئے ہوں گے بھائی جان نیچے
ہاں بھائی ج کافی فل گئی ہے بھائی کافل مسانیے کافل کسان لوگوں کی تو کافی نصان ا
جی ادھر بھائی جان تو ہم میرا باغوانی ہے تو اس میں تو دو پیڑ ہے آم کا اور دو کٹہل کا ہے تو وہ تو بچ گئے اور ایک پیڑ کا جو ڈالی تھا موٹا والا اس میں کافی پھل لگے تھے وہیں ڈالی ٹوٹ گیا م جن
اورے رہائیج تو کافل سان ہ موت
اور بتائیے نا بھائی جانا آم میں آپ کو سب سے زیادہ مطلب کون سا آم پسند
زیادہ کافی پسند ہے
جی وہ تو ہم کو بھی کافی پسند ہے زردہ آ ہم کا بھ جان گودا کافی کٹھور رہتا ہے اور اس کو کھانے میں کافی لذیذ لگتا ہے نا بھائی جن
ہاں بھائی جان
جی نیند لگ رہی ہے کیا بھائی جان
نہیں رہائے گ نہیں
عادت ہے نا رات کو جگنے کا
ہاں بھائی ج
تو بعد میں کہیے گا کہ جگا دیا اتنا رات تک
ائی جان ایسا کوئی بات نہیں ہے اور کتنا باقی ہے بھائی جان
جی بھائی جان میرا تو ابھی ابھی نیا آئیڈیا ہے بھائی جان تو شروع ہوا ہے ابھی ابھی باقی ہے بہت ابھی تو تین ہیں ہیں بھائی جان
کیا اب ت نہیں ہو میں
جی اچھا تھوڑا تھوڑا ابھی منگل بار تک کا ٹائم ہے بھ جان سمجھے
ہ گھر ج ک کو ب جائے
دھیرے دھیرے ہو ہی جائے گا ابھی دو دن اور ٹائم ہے آج کو چھوڑ کے آپ کا ہو گیا بھائی جان آپ کا کتنا باقی ہے
تو کافی باق ل جائے گا ہم ٹھیک ہے بھائی جان ٹھیک ہے بھائی جان تھوڑی کام آ گئی ہے بھائی
بائی جان اللہ حافظ